السلیکم
ہیلو وعم السلام السلام علیکم ہلو ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
جی آفٹر اے لانگ ٹائم
ہاں ہاں لیکن آپ کو پتا ہے مجھے سمجھ آیا کہ میرے اس اسائنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں تھی یہ تمہارے نمبر کو پرابلم تھی
او اچھا
ہاں
یہ بھی ہو سکتا ہے جی
ورنہ کیا تم نے میرے تو دو اسائنمنٹ خراب ہوئے
جی جی
ورنہ کیا میں تو اب جا رہی ہوں ایئر فون لانے مجھے تو امید ہی نہیں یہ ہوگی
اچھا ٹھیک ل لاجے لیجیے لیجیے جلدی
جی جی اور بتائیے آپ
بس شکر جی آپ نے جاکے
نہیں
کیا
مجھے موڈ ہی نہیں تھا آج
اچھا ٹھیک ویسے آپ کیوں نہیں گئی گھومنے اگر آپ کے گھر والے گئے ہیں
میں
ہوں
میرا بھائی بھی گیا ہے سب گئے ہیں
تمہارا بھائی کہاں گیا ہے میں نے تو نہیں دیکھا تمہاری بھائی کو اس اسنیپ میں
جی
جی میں نے تو نہیں دیکھا تمہارے بھائی کو اسنیپ میں
اسنیپ پے دیکھے
ہاں سارے وہاں پہ تو تمہارا بھائی تھا ہی نہیں کہیں پہ
وہ کہاں گیا ان کے ساتھ
تو پھر آپ نے کیوں جھوٹ بولا مجھے میں جانا
کیا
آپ نے کل بتا ہے نا ان کو گھوم نے جانا بھائی وغیرہ کو
ہاں لیکن وہ نہیں گیا نا اس کے ساتھ آپ نے پورا نہیں سنا ہے شاید اس کو جانا تھا اب تم جانتے ہو نا اس کے بعد بتاؤ
اچھا چلیے ٹھیک ہے
آپ میری کا آپ میری فرینڈ کو جانتے ہو
کس کو
جس کو نا مجھے یاد ہی نہی آرہا نام اسکو نا ا چلو میں بعد میں بتاؤنگی
ہاں ہاں مجھے آیا اچھا وہ اس کے ساتھ گیا اچھا ٹھیک مطلب اور کوئی ہے ان کے ساتھیاں
ہاں ہاں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں
تو پھر آپ کیا کرنے جارہی
اس کے ساتھ میں نے کہاں بتایا تھا مجھے بھائی کے ساتھ جانا
کباب میں ہڈی
میں نے بتایا تھا مجھے بھائی کے ساتھ نہیں جانا ہے بہن کے ساتھ جانا تھا جی
ان کے ساتھ کون تھا اپنا
کن کے ساتھ
ہوں ممی جو جو نا بول رہی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا تھا
مجھے بہن کے ساتھ جانا تھا
وہی نا مطلب بس وہاں پہ تو بہن تھی بس
ہاں ہاں
تو
اس نے انہوں نے بتایا تھا تو
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی اور سنائیے اب آپ کب اٹھے آج نیند سے
یہ کچھ دس بجے
میں بھی اٹھی لیٹ میں اٹھی نہیں مھے مجھے بھی اٹھایا
کس نے
مجھے نانی نے اٹھایا
اچھاٹھیک کیوں کیوں
یہ تھے نا صبح یہاں پہ سارے سارے اٹھے ہیے صرف میں ہی اٹھی تھی تب
اچھا مہمان وغیرہ گئے گھر
ہاں سب گئے
سب
رکے ایک منٹ مجھے نا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو آواز بھی نہیں آتی ایسی ایک گھنٹہ ویٹ کیا جی بتائیے آپ کیا بتا رہی تھے مہمان
میں بتا رہا تھا مہمان وغیرہ سب گئے
ہاں ہاں وہ تو سب گئی میرے گھر میں تو ا بھی دادی اور بہن اور میں ہوں بس
بس باقی کہاں ہیں گھر والے
پاپا وہ بھی نکلا کچھ کام پہ بھائی وہ گیا ہے اب گھومنے اور جو دوسرا بھائی وہ گیے نہیں دوسرا بھائی گئے ہے دکان پہ اور جو چھوٹا والا بھائی میرا ہے وہ بھی ناچ رہا ہوگا کہیں
کہاں گیا چھوٹا بھائی
وہ ہوتا ہے ایسیے سڑک وغیرہ پہ وہ کیا کرتے ہیں
اچھا مجھے بتاؤ آپ کب آئ کس میں کیا گاڑی میں
کونسا بڑا والا بھائی
ہاں
بڑا والا بھائی
ہاں
اس کے پاپا کو بتایا نا کیسے مجھے جانا ہے یہ کیا بولتے ہے اس کو گھومنے آپ نے سنا ہے پہیلگام میں کیا ہوا ہے
جی جی وہاں پہ نا اسکو فلڈ وغیرہ آیا تھا
ہاں اس نے بتایا پاپا کو کہ مجھے جانا ہے گھومنی تبھی وہ بات ہوئی تھی نا پہلگام میں اس نے بتایا تھا اس کو بھی ڈاکٹر کے سات جانے ہے مطلب کہ اگر پاپا بولتا ٹھیک ہے جاؤ پھر وہ پاپا کی گاڑی لیتا
ہاں
لیکن پھر انہوں نے کچھ امم میرے بھائی نے دوست کی گاڑی لاۓ تھی پاپا نے اس کو بتایا نہیں جانا ہے لیکن بھائی گیا لیکن گاڑی نہیں ملی
تو پھر وہ کس میں گیا تمہارا بڑا بھائی
وہ گیا ہوگا دوست کی گاڑی اس کو ہے نا لائیسن وغیرہ سب کچھ
جی جی
اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے
ہاں جی ہاں جی
ہاں
ج
ویسے آپ کی لائسنس بنی ہے یا آپ ابھی اسی سے نیچے ہی ہوگی
میری ایج تو ٹوینٹی ٹو ہے
اچا لائسینس کیوں نہیں بنی پھر
میں کا بناتا ہوں کس لیے
آپ کو نہیں ہے گاڑی وغیرہ کچھ
میں کہاں چلاتا ہوں نہ بائک نہ گاڑی
آپ کو نہیں آتی
نہ نہ مجھے بائیک آتی ہے نہ گاڑی
اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے آتی ہے گاڑی مجھے آتی ہے گاڑی چلانی
اچھی بات ہے
ہاں میں سکھاؤں گی آپ کو
ہاو ٹھیک ہے ٹھیک ہے
میری بہن جاتی تھی پہلے گاڑی پہ ہے
ہاں
میری بہن پاپا میرا بھائی بڑا بھائی میری مما میری تو وہاں نہیں جاتی تھی میرا بھائی اور مطلب ہم جاتے تھے ان کے ایک ساتھ لگ بھگ انہوں نے تو گاڑی سیکھلی
ہاں
گاڑی سیکھ لے گاڑی سیکھ لے
اچھا ٹھیک
ہاں میری بہن لگ بھگ لگ بھگ تین میں تھک جاتے تھے پھر بھی میری بہن نے نہیں سیکھی
کیا
پتہ نہیں کہ یہ نا اس پہ ہوتے ہیں ڈپینڈ مائنڈ پہ اس کو مائنڈ ہی نہیں تھا دماغ ہی نہیں تھا
گاڑی سے سیکھنے کون جاتا ہے
کیوں
مطلب کون جاتا ہے ہم تو یہی فرینڈس وغیرہ کے سے سیکھتے ہیں
ارے لڑکیاں مطلب سیکھتی ہیں فرینڈس وغیرہ سے
ہاں یہ بات بھی ہے
نہیں ہمیں پاپا ہی سکھاتا تھا
ٹھیک ٹھیک تو اچھی بات
ہم ہمیں پاپا نے اتنا سا گاڑی واڑی سکھایا ہمیں نہیں میں تو پتا بہت زیادہ چھوٹی تھی پھر میرے بھائی نے بتایا تھا کہ جو نا میرا بیچ والا بھائی ہے نا
ہاں
اس نے بتایا تھا میں سیکھوں گا دوستوں سے
جی
وہ گیا اس نے بتایا تھا میں سیکھوں گا دوستوں سے
ہاں
ہو گیا ہم لگ بهگ تین دن سیکھے اب چوتھے دن اس کو بتا ہے میں نے سیکھی وہ ساڑک پہ نکلا ہے اس نے ایک عورت کو مطلب نا گاڑی کے نیچے ہی دیا پھر اس کو ہاں اس کو تو ابھی بھی جانا پڑتا ہے پولیس اسٹیشن
وہ اس کی شاید ڈیت بھی ہوئی تھی ہے نا
کس کی
اسی جو نا وہ گاڑی کے نیچے گئی تھی
ہائے ہائے ہائے ہاے کس نے بتایا ہے کس نے بتایا
آپ نے ہی تو بتایا تھا شاید ڈیت
اوئے پاگل ہوں میں ایسے نہیں بتایا تھا میں بتایا تھا ہاسپٹل ایڈمٹ تھی اس کو کچھ ہوا تھا پھر کچھ
اچھا ٹھیک ٹھیک
خبر ڈیتھ کا نہیں پتا ہے مجھے پورا کوئی متہ ہو گیا
ہاں اب بھی سنی
میں برتن دھو رہی ہوں
اں ہاں اچھا ٹھیک ہے وہ کہاں ہے دوسری بہن
وہ باہر والی کام کرتے تھے اسے ساری کام ختم صبح جب میں نے تمہیں بتایا نا تھوڑا دن د ویٹ کرو
نے
اب ہم اوپر تھوڑا یہ کر رہے تھے پاپا اور میں کام
ہاں
پھر میں اس سے بتا رہی تھی
ویسے کون سا کام
وہ بولتے ہیں نا کیا ان کو بولتا ہے وہ کہ م ہو ج کے ہوٹا نا کالج جسا ہلو ہلو
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے
آئ آپ آواز ٹھیک سے مجھے آپ کی آپ وہ ٹھیک سے نہیں آ رہ ہے مجھے آپ کے بالکل بھی نہیں آ رہی ہے
آی ہے
ہمم وہی ہم پہ مطلب نا بند کر رہے تھے واپس پھر ہمیں اس کو کیا پیکنگ وغیرہ کیونکہ ان کو چاہتی ہے نا بہت زیادہ گھر ان کو پھر اندر جاتی وہ ٹکسی والے ہو ہیں نا اس کو وہ بہت ہو ان کو اسی میں بھول جاتی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
ا بائی
اور بتائیے آپ کا قدم گ گیا
کونسا غزل عماد
ہاں ہاں
گیا
ہاں ہے
آپ نے تو بتایا اس کو جاننے چاہو کو
اس کو جانا ہے ابھی وہ نکلا وہ نکلا بھی ہوگا شاید
آپ نے تو بات ہی نہیں کروائی
وہ تو روتے اس نے تو مجھ سے بھی نہیں بات کی آپ سے کیا کرواتا
وہ کیوں روتا ہے مطلب
خبر بول رہا ہے مجھے آپ کی یاد آتی ہے
اتنی یا سے گومنے جانا ہوتا ہے
نہ وہ تو اسکول جاتا ہے کنٹینیو وہ کہاں ما آ رہا تھا کلاننا بول رہا تھا مجھے اسکول جانا مجھے اسکول کا دن ٹوٹے گا
تم نہیں جانا تھا وہاں تم کیوں نہیں جاتے ہو وہاں مجھے پتا
مجھے متنا پرمیشن ہے گھر والوں کی
گھر والوں کی
جی
اچھا کیوں
پتا نہیں میرے گھر والے کہاں مانتے ہیں
تو وہاں س ہے آپ کی کیوں نہیں مانتے ہے
مجھے نہیں مانتے گھر والے چلے ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے مجھے تھوڑا کام پڑا
چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ ماں کا چاہیتا